ہیلو وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو بھائی
الحمد للہ گھر پہ سب ٹھیک ہے امی ابو ٹھیک ہے
ہاں شکر سبھی ٹھیک ہے آپ سارے ٹھیک ہو
الحمد للہ ٹھیک بس ٹھیک سب اور کھانا وانا کھایا آپ نے
جی کھانا ہو گیا آپ نے کھایا
جی جی کھانا تو کھایا ابھی تو آپ کس ب کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے آ مجھے میرا ایک موزع تھا کہ آپ اس پہ بات کرنا چاہو گے
جی جی ضرور کیوں نہیں
تو موزہ یہ ہے کہ آج آج کل مطلب موبائل فون کے بارے میں ہم اس کے مطلب کیا نقصانات ہے کیا فائدے ہے تو اس کے اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اسی کا تھوڑا گان آپس میں بانٹیں گے اور تھوڑی اس سے سیکھ مل جائے گی تو کیا ہے کہ دیکھیے دیکھیے میم کیا ہوتا ہے کہ مطلب دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ جو سکہ ہوتا ہے نا اس اس کے دو سائڈس ہوتے ایک ہوتا ہے مطلب ٹیل اور ایک ہوتا ہے ہیڈ ویسے ہی مطلب فون کے دو طریقے ہوتے ہیں اس استعمال کرنے میں ایک ہوتا ہے جی جی جی جی جی تو پہلے ہم فائدے کی بات کر کریں گے تو پھر بعد میں دیکیں گے کیا نقصانات ہے اس کی فون کی تو پہلی بات ہم کریں گے بہت فائدے کی پہلی فون کس لیے رکھا گیا ہے مطلب یہ رابطے کے لیے رکھا گیا ہے پہلی بات اور دوسری بات مطلب کوئی بندہ یا کوئی باہر جاتا ہے پڑھنے کے لیے جیسے کہ الگ الگ دیشوں میں جیسے کہ یو ایس ہے ہاں بنگلہ دیش ہے کچھ ڈاکٹری کرنے جاتے ہیں تو ان کے گھر والے طرس جاتے ہم اپنے بیٹے اور بیٹی سے بات کرے ہاں تو کیا ہوا کہ موبائل فون آیا تو ہم آرام سے اس سے رابطہ کر سکتے اور یہ حتی کہ اس کا چہرہ بھی دے سکتے ہیں مطلب کیسے ویڈیو کال ہو ہے واٹس ایپ پہ ایک آپشن تو وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے مطلب فیز دیک سکتے ہیں کہ مطلب جی جی میم جی میم تو بہت سارے فائدے ہے جیسے کہ اور ایک فائدہ ہے مطلب ہم اچھے سے مطلب پڑھائی کر سکتے ہیں موبائل فون کے ذریعے سے جیسے کہ بہت سارے پلیٹ فارمس ہیں جیسے کہ پی ڈبلو ایلن آ کش ہے جو آن لائن پڑھاتے ہیں آج کل تو اس سے بچوں کو سیکھ ملتی ہے تو ان کے والدین بہت اچھ جب کوئی بندہ مطلب اچھے نمبرات لاتے کوئی اچھا امتحان پاس کرتا ہے تو ان کے والدین خوش ہوتے مطلب کسی کو اچھی نوکری ملی کسے اور موبائل فون کے ذریعے سے تو میم آپ بھی بتے تھوڑا کچھ مطلب اس کے بارے میں کیا فائدے اس
اس اس اس کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے ہمیں دنیا میں جو بھی آج کل چل رہا ہے کوئی بھی خبر باہر کی دیش کی یہاں کی اس سے ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے ہمارے علاقے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے
جی جی جی تو میں آپ کی بات سے بہت بہت زیادہ سہمت ہوں مطلب آپ آپ نے بہت اچھی باتیں کہی آپ کی باتیں میرری دل بھی چھو گئی تو
اتفاق رکھتی ہوں میں بھی آپ کی باتوں سے کافی اتفاق رکھتی ہوں ہم ہمار ہمارے یہ جو موبائل فون ہے لیکن اگر ہم آج کل کے زمانے میں دیکھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فونس ہے جس سے کافی نقصانات دیکھ رہے ہیں ان کی ان کو بہت سارے پرابلمس ہوتی ہے آئی پرابلمس بہت سارے وہ اس کے بغیر آدھے تو کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں سو اگر ہم دیکھیے ماں باپ کو ان کو دھیان رکھنا چاہیے ہمیں کس حد تک بچوں کو
جی میم جی میم جی میم تو آپ نے بہت اچھی بات کہ مجھے بھی ایک دو پوائنٹس آ گئے اس پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جب وہ بچوں کو وہ آن لائن کلاسز شروع ہوئے تھے تو گھر والوں نے مطلب بچوں نے یار بولا گھر والوں کو ہمیں فون لاؤ تو ہمیں آن لائن کلاسز دینی ہے تو کیا ہوا کہ گھر والے مجبور رہ گئے تو انہوں نے ان کو بچوں کو فون لایا تو کیا ہوا بچوں نے آن لائن کلاس اسٹارٹ کی اچھے سے پڑھائی کی اس وقت تو جب اب آف لائن کلاسز ہو مطلب شروع ہونے لگے اسکول اسکول کھل گئے تو پچیس نا مسئلہ یہ ہوا کہ مطلب وہ اسکول تو جا رہے ہیں مطلب اب کیا ہو رہا ہے وہ وہ جو فون ہے اس کا اب کوئی استعمال تو نہیں ہے بچوں نے کیا کیا تو بچے نے بوں نے گیم انسٹال کی جیسے کہ آج کل پب جی فری فائر بہت سارے بندے چھوٹے بچے مطلب آنگیں خراب ہو رہی ہے کتنی ساری گیمس مطلب اس پہ پیسے لگا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تو کیا اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے مطلب یہ جو آنے والی جنریشن ہے اس پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے مطلب کوئی کہ تو کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مطلب آپ کو پت ہے ایک دو سال کے ان کو کیسے کھانا کھا مطلب کھانا دیتے ہیں آج کل فون آ آگے رکھتے کھانا آگے رکھتے اور کھاتے ہی نہیں ہے تو یہی مسئلہ ہے آج کل فون کی بہت ا نقصانات ہے یہ جیسے کہ آپ نے بھی بولا مطلب جو انہیں آج کل فون یوز کرنا استعمال کیا ہے کتنا غلط فائدہ ہوتا ہے فون کا جیسے
جی کچھ کچھ اچھے کچھ اچھ اچھی چیزوں میں تو یہ زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے جو بچے زیادہ دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس کافی زیادہ ایپس ہیں انسٹاگرام وغیرہ وہ اسکرول کرنے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں ان کا پتا ہی نہیں چلتا ٹائم کہاں سے ضائع ہو جاتا ہے تو ان سب چیزوں کا وہ دھیان نہیں رکھتا تو ان کو چاہیے کہ
ہاں ہاں تو
کہ وہ دھیان رکھے ان سب چیزوں کا فون کا اتنا ہی استعمال کرے جتنا کیا جائے
بالکل صحیح بات کہ آپ نے تو ہاں ہاں ہاں تو میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں آپ نے اچھی بات کہی تو انسٹاگرام کی بات کہی آپ نے اور فیس بک کی آج کل کیا ہر کوئی بندہ مطلب کھانا کھانے کے وقت ریلس کررال کرتا ہے کو مطلب ہر پڑھائی کے ٹائم پہ بھی ریل اسکرول کرتا ہے مگر دیکھو جو کنٹینٹ کریٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے مطلب وہ اپنی ریل چڑھاتا انسٹاگرام پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہاں تو ہم کیا کرتے لائک کرتے اسکرول کرتے لائک کرتے اسکرول کرتے اس سے کیا ہوتا وہ بندہ پیسہ کماتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا ٹم ضائع کرتے ہاں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو بہت مطلب مطلب اس کے فائدے بھی ہے دیکھو انسٹاگرام اگر ہم اچھی طریقے سے یوز کریں فیس بک اگر ہم اچھے طریقے سے یوز کرے جیسے کہ آپ میری بہن ہو تو آپ کو کھانا بنانے کا مطلب اچھا سا ہنر ہوگا تو آپ وہی چڑھا ہے فیس بک انسٹاگرام پہ آپ بھی بہت سارے پیسے کمائیں گے برعکس ہم کیا کرتے ہیں ہم ریلس کررو کرتے ہیں پتا نہیں کسی کسی کے ریل دیکتے تو وہ پیسے کماتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ار ہم ٹین جایا کرتے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے مطلب ہمیں زیادہ فون یوز نہیں کرنا چاہیے تو اس سے نالج بھی مطلب اس سے نالج گین ہو سکتی حد سے زیادہ تو وہ تو ہم نہیں کرتے جیسے کہ آج کل اے آئی کا زمانہ ہے اے آئی کو اگر ہم یوز کریں ہم بہت کچھ مطلب پا سکتے ہیں حد سے زیادہ اپنی اسٹڈیز ایوری تھنگ
ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اے آئی سے کیونکہ یہ تو کافی اچھا انہوں نے لایا یہ تب تک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تھی نہیں اب تو ہم ہمارا اگر ہم فون یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اچھے کاموں میں کرنا چاہیے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وقت جو ہے وہ کافی قیمتی ہے
اوکے تو میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا مطلب یہ آپ یاد رکھنا ہے تو دیکھیے ہم جب بچے چھوٹے چھوٹے مطلب چھوٹے تھے مطلب چھ سال کے سات سال کے آٹھ سال نو سال تک جب ہم تھے چھوٹے بچے ہم کیا کرتے گھر میں ایک چھوٹا سا ٹی وی تھا مطلب گھر والے پانچ چھ مطلب جو ہماری فیملی ہوتی ہے چھ فائیو سکس ممبرس ہو ہوتے ہیں مطلب کسی کو چار ہوتے ہیں تو کتنے ہوتے تو مسئلہ کیا تھا ہم ایک ساتھ بیٹھے تھے کھانا کھاتے تھے ٹی وی دیکھتے تھے ڈرامہ دیکھتے تھے نیوز دیکھتے تھے آپ اس میں باتیں کرتے تھے کیا ہوا ہاں ہاں ہاں اس ٹائم کیا کتنا مزہ آتا تھا ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہوا کرتے تھے تو وہ بھی دیکھا کرتے تھے کتنا مزہ آتا تھا تو آج کل کیا ہو رہا ہے مطلب مطلب ہر کوئی دیکھو میری بھی ایک بہن ہے یار وہ کیا کرتی ہے مطلب ہر کسی کی بہن ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے
اپنا فون لے کے دوسرے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں دنیا سے کوئی رابط رکھتے ہی نہیں ہے گھر والوں سے تو دور کی بات ہے
ہاں ہاں جیس جیسے بھی ممی کبھی یار کھانا بناتی ہے تو اب کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ سب کو ماں بلا رہی ہوتی ہے وہ کھانا کھاؤ وہ کھانا کھاؤ کیا ہو رہا ہے ہوتا ہے کیا مطلب ہر بندہ اپنا اپنا فون لے کر اپنے اپنے کمروں میں ہوتا ہے ریلس کوول اینی تھنگ جو بھی یار کرتا ہوتا ہے مگر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے مطلب ان کو پتا نہیں ہے یار مطلب کیا کھانا بھی کھانا ہے ان کو یہ نہیں یاد
ان کو کوئی دھیان نہیں رہتا کہ ہمیں کھانا ہے نہیں کھانا ہے ہم کو کی اپنی پڑی رہتی ہے
نکل کے بندے مطلب جو مطلب ایٹین نائنٹین ایئرس کے جو ہے تو کیا کرتے یار مطلب ایک دو بج ڈھائی بجے تک میچ دیکھتے رہتے اور کیا مطلب فری فائر پب جی کھیلتے رہتے ہاں اور صبح جب اٹھتے یار ان کا سر پھٹا پوا ہوتا ہے تو گھر والے بولتے ہیں یہ کام کرو یار وہ کیا بول رہے
ان کا کسی کام میں من ہی نہیں لگتا ہے پھر
کیسے من لگے گا جب ایک دو ڈھائی بجے تک ایسے ہی رہے رہتے فون پہ تو کیا کیا ہوگا کل کیسے کام کریں گے وہ
نہیں نہیں بالکل نہیں
آپ بتائیں مجھے کیا آپ میری بات سے سہمت ہے تو میں نے آپ کو بہت سارا گان دیا آپ نے بھی مجھے دیا اس کے لیے بہت شکریہ
آپ کو بھی کافی شکریہ میں کر رہی ہوں ج سے مجھے آپ کی آپ کی باتوں سے کافی مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا میں آپ کی باتوں سے کافی اتفاق رکھتی ہوں
چلو شکریہ ہے تو مجھے جی ابھی ممی بلا رہی ہے تو انشاء اللہ کریں گے کبھی بار اور آپ ہی اپنے دوستوں تک پہنچانا کیسے موبائل فون یوز کر سکتے ہیں ہم اچھے طریقے سے تو چلو اللہ حافظ ال اپنا خیال رکھ
چلو بھیا خدا حافظ
اوکے بائے